ف ف میں تو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
ہم بھی ٹھیک ہے کیا کر رہی کہ کھانا بن گیا
ہاں کھانا بن گیا
ویسے تو میں نوڈلس پسند ہے
ہاں کیوں نہیں پسند ہے نوڈلس تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں
مجھے بھی پسند ہے نوڈلس تو نوڈلس کیسے بناتی ہیں
میں تو سمپل بوائل کر کے بناتی ہوں آپ کیسے بناتی ہیں مسالے وغیرہ کیسے پسند ہیں آپ کو اچھا اٹیلین اسٹائل میں آتے ہیں
نوڈلس جیسے نان ویج سے بنتا ہے ویسے ہی ونییگر سویا سوس اچورے گارلک ڈال کے
اچھا
یہ سب ڈال کے بناتی ہوں ویسے اگر پراپر پروسیس بکاؤں گی تو پہلے تو میں پیاز دالینس جات تو اس میں جو ویجینس ڈال ہیں کیپسیکم ہے اور کیرٹ ہے جو بھی سویا چونکہ بھی میں بیل کر کے کبھی ڈال دیتے ہیں پھر اس میں جنجر گرلک پیسٹ ڈال کے ہلکا سا سوٹی کر کے ٹماٹر ڈال دیتے ہیں سویا ساس ونیگر چلی ڈال کے بس تیز آنچ میں سکھوا نا فل اور بس سرو کر دو اس کے ساتھ جو نوڈلس فرائی کر لیں وہ الگ نکال لو بوائلڈ میں نہیں تو نوڈلس وہ ٹسٹی لگتا ہے
اچھا یہ بھی صحی ہے مجھے بھی یہ بریانی بھی پسند ہے بریانی تو میں زیادہ تر نان ویج زیادہ پس
نان ویج نا میں بھی نان ویج ہی کھاتی ہوں تم نان ویج بریانی کیسے بناتی ہو
نان ویج بریانی جیسے سمپل وے میں بھی بنتی ہے حیدرآ آبادی بھی بنتی ہے مسالے والی بھی بنتی ہے تیل والی بھی بنتی ہے آپ کو آپ کو لیکن حیدرآبادی مسالے بریانی میں محنت بہت لگتی ہے
سالٹ الگ کرنا پڑتا ہے اسٹیم کر کے اور پھر اس کے بعد اس کا گریوی مسالہ سب الگ بناؤ ہی باتا بناتی ہوں تو میں کوکر میں بناتی ہوں کیونک وہ جلد ھی بن جاتی ہے یہ ہاں کوکر میں دم اچھے سے بن جاتا ہے بس یہ ہے کہ اس میں سیٹی نہیں آنے تو اس کو
ہاں ہاں
ایک دم اچھا لگتا ہے
میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں گی کوکر میں
ہاں بڑا کوکر ہوگا نے سیون لیٹر کے کوکر کا بناا ہیں تو پانچ ک روپے پنجی کے س کر پ ہیں منچورن بھی ا اچھا لگتا ہے منچورین پسند ہے
منچورین نہیں، مجھے زیادہ خاص پسند نہیں ہے
مجھ بھی نہیں پسند تو مناات کی تونا چ نہیں بنا دیتی ہوں کبھی ویسے لائف میں دو ہی بار منچورین بناانا ہے تو منچورن کا کیا کیبج ہے کیرٹ ہے اس میں تھوڑا سا ہے نا گریٹ کرنے کے بعد ہے نا اس میں تھوڑا سا جو لسن ہوتا ہے نا اس کو بھی ہلکا سا گریٹ کر کے
ہاں ہاں اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے لہسن کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس میں
اں اس ایڈ کر کے ایک آتی ہے وہ سالٹ جیسے رہتی ہے وہ ڈال دو نا تو وہ بھی ڈال دو
اچھا اب ہمارے یہاں تو تھوڑا پینک سالٹ ہم لوگ یوز کرتے تو وہ تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑتا ہے جب دیکھو اس میں ٹیسٹ آتا نہیں تو ٹیسٹ نہیں آتا زیادہ ا سولٹی سولٹی ہاں
فوکس اس کو ایسی بریڈ کر کے اور بائنڈنگ کے لیے تھوڑا سا کانفلیکٹ تھوڑا سا ہل ہلکا سزدہ ہلکا سا ہو جائے ہلکا سا ہی کانفلیکٹ یہ ڈال کر اس کو بالس بنا دوو بالس ا پ ھیک کا کر لو کرسپی نکال لو ہاں پھر ادھر جو اپن سوس بناتے ہیں سوس میں بھی تھوڑے سے ہیں نا میں ویجیز ڈالتی ہوں تھڑ موٹے موٹے کیپسکا اور انیہ بہت خرش کرنی رگ
چیز ہی میگی پسند ہے بٹر چیز ہی میگی
بٹر چیز میں نے کھائی نہیں کبھی بٹر چیز میں نے بٹر میگی الگ کھائی ہے چیز میگی الگ مچ چن ساد
وہ بٹر کے اندر ہی ساری ویجیز ڈال کے اور پھر اس پ مسالہ ڈال کے میگی ڈال کے بناؤ تو اور اس کے اوپر چیز ڈال دو تو وہ بٹر میں چیز میگی ہو جاتی ہے اچھی لگتی یہ بنا کے ٹرائی کبھی
اچھا ویسے تم پے پروسس بتاؤ گی مجھے کیسے بنا کیو بن رہا ہے
آ پہلے میں نے پین میں بٹر لیا بٹر کے اندر تھوڑے سے کورنس اور تھوڑی بہت جو پیپسیکم وغیرہ ہوئی جو بھی ویجیز آپ کو پسند ہو وہ سب ڈال کے اس کو تھوڑا سوٹے کر لو ان کو سوٹے کرنے کے بعد اس کے اندر دودھ ڈال لو اور اس پھر نا میگی ڈالو اور اس کے اوپر چیز سلائسیز ڈال دو چیز ہی چیز میں پھر اس کو آپ بناؤ تو وہ بہت بڑھیا بنتی ہے اس کے اندر میگی مسالہ ڈال دو تو ہو جائے گی آپ کی چیز ایزی ہے ٹیسٹ میں بھی اچھی لگتی ہے اوپر سے چیز گریز کر لو
تم نے کوئی پاستا بیف گارل پاستا مائکرو ویو میں کھایا ہے مائکرو ویو میں بناؤ چ کی مائکرو ویو میں سیٹ کرکے چیز کر جو الومینم کی وہ آتے ہیں نا ڈش پوزک ڈسپوزل آتے نا یوزنگ تھرو والے اس میں آپ پوری سیٹنگ کر لو ایسے چیز پاستے کی گارڈڈ چیز پاستے کی پھر جو ماجر والا چیز ہوتی ہے نا اس کو خوب اچھا سا گریٹ کر کے فل اینڈ فائن پھر اس کو مائکرو ویو میں سیٹ کر کے بناؤ بہت ٹیسٹی لگتا ہے وہ بھی پاستا پاستا کے بکنگ طریقہ کہ کو بنتا ہے مجھے چیز گارلک بی پسند ہے ٹھیک ہے پاستا تمہیں کونسا پاستا پسند ہے
مجھے بھی زیادہ تر وائٹ سوس پاستا پسند ہے
وائٹ سوس نا ہاں جو کہ وائٹ سوس وہی آتا ہے چیز گارلک کا پاستا جیسے ہی ایٹی پرسینٹ سیم ہی ہوتا ہے
جی
اور کباب پسند ہے
کباب کباب تو مجھے بہت پسند ہے کباب تو میں زیادہ تر خود ہی بناتی ہوں آپ کو ریسپی دوں اس کی اپنے جتنا بھی اپنے گوشت لینا ہے جیسے تم نان ویج زیادہ بنتے ہیں کباب ویج کباب تو اتنے پسند نہیں آتے کسی کو تو پہلے میں نے اپنا میٹ لیا ادرک لہسن کا پیسٹ لیا کچھ لوگ پیاز ساگ بھی ڈال دیتے اور کچھ لوگ بھات بھی ڈالتے ہیں پیاز تو پہلے پیاز بھی لے لو ادرک لہسن لے لو
بات م ڈانتی ہوں
ٹال لیتے ہیں کبھی بعد میں بٹال لیتے یہ آپشنل ہے آپ کے اکارڈنگ آپ جیسے لے لو پھلے لےلی پیاز لے لی گوشت لے لیا ادرک لہسن لے لیا تیز پتہ لے لیا اور کچھ گرم مسالے لے لیے لونگ الائچی اور کالی مرچ دال چینی ان سب کو لے کے اس تھوڑا سا پانی امپورٹینٹ ہے موسٹ امپورٹینٹ چنے کی دال اچھی زیادہ لو تو اچھا زیادہ ٹیسٹ توندہ ہوتا ہے چنے کی جال لے لو اور کو لگا دو سیٹی تین چار سیٹی کے بعد ا
سف نسل د میں تین چار
مرچی ہو مسالہ نمک اپنے ایکٹ ہوں ہ تین چار سیٹی دینے کے بعد آپ دیکھ لو اگر آ کا گوش ہو گیا تو آپ اس پیس لو اس کے بعد کوتھمیر پودینہ پیاز تھوڑی سی ایڈ
اس کو ٹھنڈا کر پیسنا ہے نا کہ گرم گرم پیسنا ہے
گرم تو پیسا نہیں جائے گا ہاتھ جلیں گے
ہاں
کے بعد فرائی کر لو ٹکی بنا کے
تو اس میں کچھ کوڈ نہیں کرتی فرائی کرتے ٹائم آپ
پیاز اگر کو ایڈ کرنا چاہو تو کر لو باقی تو یہی سارے اسپائسیز وغیرہ جو آپ اپنے ڈالیں
نہیں فرائی کرتے ٹائم جیسے کچھ ڈک کر نہیں ایگ میں یا تو پھر آپ کارن فلر میں ایسے کسی چیز میں ڈک کر کے فرائی نہیں کرتے
نہیں نہیں بعد میں چاہو تو ایگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پفی اور بننے کے لیے ان کو
ہاں نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا ہاں اگر پھولے ہوئے ہاں پھولے ہوئے بنانا ہے نا تو
لگتے ہاں میٹ کے اندر ہی ج آ کا پستا ہوا میٹ ہے اسی کے اندر آپ دو تین انڈے پھوڑ کے ڈال لو اور پھر اس کے بعد آپ چلو اس کو
نہیں تو ایسے تو مصرف ہی بنتے لیکن جیسے اوپر سے کرسپی بنانا ہے نا تو آپ نے ایک جگہ انڈا بیٹ کر کے رکھ لو اس میں ہلکا سا نمک ڈالو تاکہ وہ پیکا پیکا سے اسی میں جو آپ نے کباب کے بالس بنائے ہے نا اس کو ڈٹپ کرو اس فرائی کرو تو اوپر کی لئر کرسپی اور اندر کی لئر سافٹ اچھی لگتی ہے اگر آپ کا بس کون سا آ رہا ہے تو آپ کنفلرٹ ڈرائین کونسلر اس کو نہیں بی کرنا ڈر نےب کباب بنائے تھے نا تو اسکول بناتی ہوں ڈرائی کن فلاور میں اپر ڈے پر کر کے اسکوٹی فرائی کیا تھا تو اندر سے سافٹ تھے اوپر سے کرسپی تھے ٹرائی کرنا تو آلو کے کباب بھی اچھے لگتے ہیں جب کبھی ویجیٹیبلس وغیرہ ہ تو آپ آلو کے کباب بناؤ دال کے ساتھ یا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ تو اچھے لگتے ہیں آلو کے کباب
ہوں قورمہ وغیرہ ہوت گ اس کے اوپر بہت سارا وہ ڈالو لیمن تو لیمن کا بھی ٹیسٹ بہت شاندار آتا ہے بعد میں سیلیڈ
ہاں ال لیمن کبھی کبھی گھر پہ اویلیبل نہیں ہوتا نا تو میں اس میں تھوڑا سا ونیگر ڈال دیتی ہوں اور سیم ایز ا سے ٹیسٹ آتا ہے ونییگر کا اور لیمن کا کبھی وہ بھی اچانک سے کوئی ڈش فلانی ہوتی ہے اور مسنگ ہوتا ہے تو میں تو ونییگر ڈال دیتی ہوں ٹیسٹ اچھا آ رہا ہے
اچھا یہ نیو آئی ملا ہے مجھے ٹرائی کر کے دیکھوں گی جب لیمن نہیں ہوگا تو ونیگر یوز کر کے دیکھوں گی ونیگر کون سا یوز کرتی ہیں پلین والا یا ایپل سائڈر ونیگر بہت سارے
نہیں نہیں پلین میںے گ نہیں پلین پلین
لوز ہوتا ہے بواگ ن گگر
ہاں جو یہ چائنیز فوڈ میں یوز ہوتا ہے نا
ہاں ایک
پلین وائٹ ٹرانسپر ہے ہاں وہ سیلیڈ میں بھی یادگار س ٹرانس بائے
ہوں
وسٹلی چلی ونیگر بولتے ہیں اس میں کبھی کبھی آپ اچھا برانڈ کا یوز کرو نا تو اس میں ایک چلی ڈال کے دیتے ہیں میں نے ایک بار لیا تھا ٹپس کا تو اس میں ایک چلی آئی تھی گم چلی ٹاپس کا وہ جو نوڈلس آتے ہیں ٹپس وہ بھی اچھے آتے ہیں انسٹ موڈل
اوکے
اچھے لگتے ہیں کھایا تم نے کبھی
نہیں ابھی نہیں ٹرائی کیا میں نے
چلو کب جب ٹرائی کرنا تو مجھے بلانا اب رکھتے ہیں کون بائے
ٹھیک بائے
بائے بائے